السلام ع
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گرم سب ٹھیک
ہاں شکر شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے میں ای سے ہی بیٹھا تھا نانی حال میں تھا ابھی آیا ہوا ہے میں وہاں سے
ننی حال میں ننیحال کیوں گئے تے
میں نے ایسے ہی کیا تھا وہاں ماسی نے میری چین لی جو نا وہ تھی سلور کی آپ کو تو پتہ ہی
ا اس نے کیوں لیوا
کیا بتاؤں اس نے ہاں اس نے بولا یہ مجھے دو پھر کیا کرتا میں نے ن گالی اڑی لیکن اس کے بدلے میں نے اس کو یہ لیا کڑا
سلور والا یا
نہ سلور بنا لڑکیوںگا
اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے کیا
ہاں بہت اچھا
آپ کو لڑکیوں کے کڑے کو کیا کرنا تھا
میں نے ایسے ہی اس کو لیا مجھے دینا تھا کسی کو
اچھا مجھے ہی تو اب اگر کوئی کسی کام کا نہیں ہے
نہ نہ وہ مجھے کسی اور کو دینا ہے سوری
اچھا اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں
ہاں جی
مطلب گھر میں سب ٹھیک ہے چائے پی اپنی
ہاں گھر میں بھی سب ٹھیک ہے چائے بھی پی آپ نے پی چائے
میں شام کی چائے ویسیے نہیںتی تھی گرمی ہے نا ابھی
گرمی میں میں نہیں پیتی ہوں چائے میں لاؤں گی آئس کریم وغیرہ لیکن چائے نہیں پیوں گیا
ٹیک اوپر سے اس گرمی نے بھی پاگل کیا
ہاں ورنہ کیا گرمی ہے لیکن ابھی تو اتنی نہیں ہے ابھی بادل ہے بہت
آانندھی اور اوپر سے گرمی دن بہدن بڑھتی جار رہی ہے
ہاں ہاں ورنہ کیا گرمی تو بہت زیادہ ہے اب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ابھی دو مہینے تو رہے گی یہ جون جولائی میں رہے گی تو پھر تھوڑی سی آسانی ہوگی
ہاں جی ہاں جی اچھا مجھے یہ بتاؤ
جی
آپ کی کزن کی شادی کہاں پہنچی
وہ بھی پانچ مہینے ہیں
ہاں مطلب ابھی میں یہی بول رہا تھا ابھی کتنا ٹائم ہے
پانچ مہینے جی جی
انگیجمنٹ
انگیجمٹ تو اس کی ہوگی
مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہے شاید ہوئی یا نہیں
ہاں ہاں انگیجمنٹ اس کی انگیجمنٹ اس کی ہو گئی تو اب اس کی شادی ہوگی پانچ مہینے کے بعد تب لیکن پھر بھی سردی ہی ہوگئی لیکن زیادہ سردی بھی نہیں ہونی چاہیے پتہ ہے تب مطب لگا سکتے ہیں شادیوں پہ موٹے کپڑے
ہاں اور کیا ہو اصل میں نا وہ اچھا موسم ہو رہا ہے چاہ ن زیادہ
سپتمبر سپتمبر
ہاں
سپٹمبر میں ہونی چاہیے
ہاں سپٹمبر تو بھی ٹھیک ہے نہ اس اس ٹائم زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ن نہ یہ
آپ کو اس باری کہیں جانا ہے دوت پ
پرسوں ہے نا کزن کی شادی میں نے تو آپ کو انوائٹ بھی کیا تھا
ہاں ہاں ہاں ہاں میں تو آ جاؤں گی ضرور کیوں نہیں مجھے بتاؤ اس کی شادی کہاں پہ کی ہے آپ تو میں نے دور یا نزک
نہیں یہی دور ہی بارہملہ میں
دو دور اچھا اچھا ٹھیک تو چلو پھر تو آپ مزہ آئے گ جب آپ
ہاں آپ کو پ کل چھ صبح کہ یہی کچھ آٹھ نو بجے تم یہاں ہونی چاہیے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے میں نہیں کر پاؤں گا اکیلے سارا کام
ہاں ہاں مدد کرنی تو ضروری ہے میں آؤں گی مدد وغیرہ کر لیں گے
لیکن ضروری آنا صبح کے آٹھ نو بجے کوئی بہانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے
ہاں ہاں آ جاؤں گی لیکن پہلے تو مجھے کل اسکول ضروری جانا تھا مجھے لگا میں آؤں گی پانچ چھ بجے
نہ نہ اب اسکول بھی جانا ضروری تھا لیکن صبح پہلے یہاں آنا ٹھیک ہے پھر اسکول پرسوں سے جاؤ گی
ہاں ہاں وہی میں ابھی سوچ رہی ہوں اب پھر میں اسکول جاؤں گی پرسوں سے تو کل وہیں نظر دوں گی
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں اور تیاریاں کہاں پہنچی
میری تیاریا
ہاں جی
تیاریاں چل رہی ہے بہت سے کام ہے گھر پہ میں مر گیا قسم سے
بھای کیوں مطلب اتنی کام ہے اپ کو
اور کیا اتنا کا پرسوں سے میں بس انوائٹ ہی کر رہا ہوں ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ اوپر سے جو ہماری یہ ہے نہ رشتیدار اوپر سے جو ہمارے یہ ہیں نہ رشتیدار
جی جی
وہ اتنے دور ہے ادھے وہاں سے کپوارا سائڈ سے وہاں کون جایگا
ہاں ہاں ورنا کیا وہ تو دور ہے
ہاں جی اپنا ہی چاچو بول رہا تھا
ہاں
پرسوں جانا تم کپوارا میں نے بولا ٹھیک ہے پرسوں نہیں مطلب کل صبح
کیوں کن کو
کپوارہ کو جو نا کپوارا میں رہتے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک مطلب کل ہی ان کو انوائٹ کرنا ہے فون پہ کر لو نہ اب اپ کو تو گھر
وہ اج اپ کو تو پتا ہی اج کا ماحول کیسا ہے اج کا مانتے ہیں فون پہ انوائٹ کرنا
ہاں ہاں پھر ان رشتتے داروں کو غصہ چڑھتا ہے
ہاں
اور نہ کیا لیکن بہت دور ہے نہ اس اسی لیے چلو میں بھی مدد کرنے اونگی کل کوی بات نہیں
تم کل جلدی انا میں جاونگا نہ کب اور اب تم یہاں پہ گھر کا سب یہ ماحول ٹھیک بھی کرو گی گھر کے کام ا میرے بدلے
بنتا ہے
ہاں جی کل لیکن ضرور ہی انا ٹھیک ہے
ہاں اور بتا مطلب اپ لوگوں کو کیک وغیرہ ہے
ہاں کیک وغیرہ سب کچھ اوپر سے کیک شاید دو ہے یا پھر تین
اچھا ٹھیک
کی ذمہ داری بس تو میں ہیں رکھوں گا سب کچھ
کوی بات نہیں ٹھیک ہے کوئی بات میں نے میں نے تو ابھی بتایا مجھے دینا وہ سلور والا کارڈ تب تو میرے لیے نہیں تھا وہ
نہ وہ نہ الگ بات ہے وہ کسی اور کے لیے ہے
اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں مدد کرنا تو فرض ہے میں کر لونگی ہیلو
دینا ہے نہ وہ میرے لیے تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے
اچھا اچھا ٹھیک چلو وہ کوئی بات نہیں ہاں کسی کے لیے تو ہوتا ہے مطلب خاص چیز اپ نے رکھی ہوگی کسی لے کی کوئی بات نہیں میں آؤں گی ہیلپ کرنے ویسی بات نہیں ہے
مجھے لگا کوئی بہانہ مت نہ بھول رہی ہو اب تو
نہیں نہیں میں جاؤں گی کل اسکول بھی نہیں جاؤں گی میں کل تو آپ کی مدد کرنے آؤں گی
چلو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سب کچھ تمہارےوالے ہی رکھا
ہاں ہاں ہاں ہاں مجھے پت ہے کوئی بات نہیں میں کر لوں گیب اور مجھے بتاؤ کہ یہ آپ لوگوں کو کتنے بجے مطلب کل آئیں گے وہاں کے مہمان وغیرہ
وہ تو صبح کے دس کل ہے نا مہندی رات
نا وہ مہندی وغیرہ لے کے وہ کب آئیں گی
آپ وہ آئیں گے ہی کچھ شام کے چار یا پانچ بجے
اچھا اچھا
اس کے لیے تیاری و یہ سب کچھ
ہاں
اور اس کو بھی ساتھ لانا بہن کی بیٹی کو
ہاں کوئی ہاں ہاں کوئی بات نہیں لاؤں گی میں پھر کام نہیں کر پاؤں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ مطلب ن ضتی ہے
کوئی بات نہیں یہاں یہاں پہ بہت بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلے گی
کوئی بات نہیں میں بتاؤں گی تو ٹھیک ہے
چلو آپ مجھے شام کو جب آ بولنا آئی کیا نہیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں بتاؤں گی اور مجھے بتاؤ کہ یہ باقی ساری تیاری ہوئی ہے
باقی کہاں ہوئی ہے ساری
ابھی کیا کرنا ہے
ابھی تو بہت کام ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے شادی پہ کتنے کام ہوتے ہیں
ہاں شادی پہ تو بہت سارے کام ہوتے ہیں سچ بول رہی ہو آپ بھی
پر جو ساری ذمہ داری میرے پہ ہے
جب میرے بہن کی شادی تھی تب بھی بہت سارے کام تھے گھر میں مطلب نا پورا گھر مطلب ہوتا ہے مطلب اں یہاں سمجھ ہی نہیں آتا کب کس کو کیا ضرورت ہوتا ہے یہاں سے کپڑے لگانے کا تفریق
انسان پورا پاگل ہو جاتا ہے اس
ہاں ان چار پانچ دن تو یہی ہوتا ہے یہ برداشت کرنا ہوتا ہے
ہاں اور کیا اوپر سے مہمان اتنے آ رہے ہیں کیا بتاؤں آپ کو بت ہے میں ابھی کہاں پہ بات کر رہا ہوں میں نا وہ اپر چڑھاؤ اوپر چڑھاؤ وہیں پہ آپ کو آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی
اچھا اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں مطلب ہو جائے گا سارا یہ سالو
ہاں انشاء اللہ ہو جائے گا ش دکھا تھا م نے تو پھر اس ٹائم ہی ٹائم ہے
ہاں پھر مجھے بھی ایگزام سے
ہاں جی آپ کے کب ایگزامس ہے ویسے
میرری تو لگ بھگ ہے فرائیڈے نہیں تھرس ڈے سے
تارےج رہس
جی
اچھا ٹھیک آپ کی پریپریشن کہاں پہنچی
میں نے پریپریشن کر کے رکھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھی میری فرینڈ کی شادی ہے اسی لیے
ہاں ٹھیک
م دوو ہاں ہاں اور اس ٹائم تو کچھ مطلب ایگزام کی اور دھیان ہی نہیں رہتا ہے کیوںکہ یہاں سے شادی ہوتی ہے اس پہ مستی وغیرہ
ہاں
اور مہندی والی کو لایا ہے
ہاں ہے نا مہندی تو والے تو شاید تین بندے ایک بندی ہے دو بندے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے انہوں نے کتنی پیمنٹ
انوں شاید ٹوئونٹی فائیو ہنڈریڈ یہے
اچھا لہنگا وغیرہ کیا ہے دلہن کو
ہاں رینٹ پہ لیکن رینٹ پہ
ہاں رینٹ پہ ہی تو لاتے ہیں
مطلب آتے ہوتے ہیں نا وہ جو خود لاتے ہیں آپ
ہاں ہاں تو ضایا ہی ہوتا ہے
سے میری ماں سے نے لایا تھا خود کے لیے اس نے بس ایک دن لگایا تھا شادی کے دن بس پھر اس نے کبھی نہیں لگا وہ پھر متتا وہ
وہ نہیں لگتے ہیں نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں
ہاں اس لیے ہم نے یہی ہے ر پ لیا
ہاں ہاں وہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں ہاں
اس رینٹ اس کی رینٹ شاید یہ ففٹین ہنڈریڈ تھی
ہاں ہاں یہ تو رینٹ پہ ہی لانے ہوتے ہیں یہ کہاں ایسے لاتے ہیں مطلب یہ ضایاع ہوتے ہیں نا پھر
آپ کل ان کو لانا ہے ٹینٹ والوں کو
ا ان انہوں نے کتنی پیمنٹ
کنہوں نے
ا مطلب نا جو ٹینٹ وینٹ وغیرہ لگاتے
ہاں ہم نے لائے دو ٹینٹ ایک بڑا ایک ایک چھوٹا
اچھا اچھا ٹھیک ہاں اچھا آپ لوگ کو گھر میں ہی ہے یا آپ لوگ کو گھر میں ہی ہے یہ شادی یا کہیں پہ مطلب میرج ہال وغیرہ میں ہے
ہاں گھر میں ہی
اچھا ٹھیک چلو ہم بعد میں کرتے ہیں بات اللہ حافظ
بھائی اللہ حافظ ہے